جی
وعلیکم السلام جی کیا حال آپ ٹھیک ہے اچھے سے ہیں جی جی آپ نے آپ کیوں مطلب وہاں پر ہی بیٹھی کسی اور جگہ بھی جا سکتے تھے ہاں آپ تھوڑی اپنی جگہ بدل دیجے
وہ میں نے بدل دی کیونکہ میرے میرا جو بچہ ہے تو وہ ساتھ ساتھ آ رہا ہے ہ
میں رکھ دیجیے اور آپ تھوڑا دوسرے سائ دوسری طرف آ جائیے تاکہ آپ کا جو شور ہے وہ ہاں اب تو کم ہو چکا ہے ویسے آپ نہیں آ رہے ہاں جی جی جی جی جی اور بتائیے آپ چائے پی آپ نے جی اور گھر پہ سب ٹھیک ہے ہاں ابھی میں نے پی ابھی میں نے مطلب کچھ ہی وقت ہو گیا پیتے پی ہوئے چائے کو ہاں تھوڑا مطلب بہت شور آ رہا ہے وہاں سے وہاں سے تو بہت ہی زیادہ آپ دروازہ بھی وہاں کا بند کر دیجیے ہاں ہاں وہی
اور رکیے اور آپ باقی ٹھیک
تھا اور آپ بتائیے بس شک شکر اللہ کا مجھے بتائی یہ تو کیا فرق ہو گئی ہاں سب سب اچھے بڑھیا آپ کے جو مطلب وہ تھے ان کو عباد اور برکا کو فرق ہو گئی ہاں ہاں اچھا اچھا اپپ نے دروازہ بند کر دیا وہاں کا
میں تو باہر نکلی ہوں
جی جی جی اچھا ٹھیک یہ تو کچھ مطلب اچھا ٹھیک ٹھیک تو آپ ایک کام بھی کر سکتی ہیں اگر آپ تھوڑا مصروف ہے تو آپ حماس کو بھی دے سکتی ہے تاکہ آپ اس سے بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ بات کیجیے تو اگر آپ کو لگے
اس ٹائم بزی ہے ان کا بھی من نہیں ہے تو اسی لیے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اسی لیے وہ تھوڑا بہت
پھر ہاں انہوں نے دوائی دوائی لی پھر انہوں نے
نہیں انہوں نے دوائی نہیں لی اور اپ باقی ہاں ان کو ان کی اماں نے نہیں دیا بولو بولا ان کو خود فرق ہو جائے گی
یہ بھی بات بھی ٹھیک ہے کوئی اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے تو مجھے بتائیے تو پھر کیا اور بتائیے
بس ہاں شکر الحمد للہ سب ٹھیک ہے موسم تو مجھے لگتا ہے کہ
اچھا ٹھیک ٹھیک جی بہار میں بارش بھی ہوتی ہے جی
ہاں اور نہیں تو کیا بہار میں تو بارش بھی ہو رہی ہے آپ کو نہیں پتا ہے ہاں
کشمیر میں بھی تھوڑا بارش لگ رہی ہے کہ ہوگی ابھی ہوائیں تھوڑا چل رہی تھی تو اسی کی وجہ سے ہاں تو اب لگ رہا ہے کہ بارش بھی شام تک ہو جائے گی ہاں ہاں بادل چھائے ہوئے ہیں تو اسی کی وجہ سے یہی باتیں چل رہی تھی جی جی جی س سچ سچ باتیں کہہ رہے ہیں آپ اور بتائیے آپ
یہاں سے تو ہمارے یہاں سے بہار میں تو کالے بادل چھائے ہیں ہاں
ہی زیادہ سنسنی خبر ہے یہ بہت زارا مطلب ملب روکڑے کھڑے کرنے والی خبر ہے کہ بہار میں بھی بارش ہوتی ہے جی جی جی جی جی ہاں مطلب چلو ٹھیک ہے یہ بھی بڑھیا بات ہے تو آپ کا بیٹا ہاں اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا ایک اچھھی علاقے سے آپ رہتے ہوں گے بہار میں ہاں جی جی چلیے چلیے کوئی بات نہیں مگر ہمارے کشمیر کی طرح مطلب وہ چیزیں تو وہاں پر میسر نہیں ہوگ گی نا آپ کے پاس جو ہمارے پاس ہے یہ ندی اں یہ پیڑ یہ بہت ساری چیزیں ہاں ہاں ہاں یہ بات تو ہے ہی مطلب ہاں ہاں جی جی جی جی کیا ہی مجھے پتا ہی نہیں مطلب آ رہا ہے یہ کیا بول رہا ہے آپ سے کیا بولنے کی
میں نے بولا جہاں ہم رہتے ہیں نا ہم بہار کے اس علاقے میں رہتے ہیں وہاں ہمارے پہاڑ اتنی خوبصورت ہے جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے
ارے جی جی یہ کیا کون سی کیا ہی باتیں کر رہے ہیں آپ بہار میں پہاڑ کہاں سے آ گئے جی یہ تو مطلب آپ کہیں آپ کہیں ہمماچل سے تو
ہم تو بہار میں نہیں رہتے ہیں بھائی ہم تو کشمیر کے خوبصورت علاقے میں رہتے ہیں
آپ بہار میں رہتے ہیں آپ نے تو میرے ساتھ دھوکا کیا ہے آپ نے مجھے دھوکا دیا
ہم تو کشمیر کے ایک اچھے علاقے میں رہتے ہیں
جی اس علاقے کا نام آ چلی ہاں ہاں کوئی کوئی جی جی جی جی ہاں جی جی ہاں سیاح سے مجھے یاد آیا کہ اس بار کشمیر میں اتنے سیاہ آئے ہیں اتنے سیاہ آئے ہیں کہ مطلب کیا ہی بولا کیا ہی بولا جائے ان سیاحوں کے بارے میں جی تو مطلب بہت ہی زیادہ جو گنتی میں سیاح ہے وہ اس وقت کشمیر آ چکے ہیں اور ان جو مطلب بہت ساری جگہیں ہیں پر وہ جو ہے اپ اپنا جو یہ ہے ان کو جو ہے مطلب ان کو دل دل مطلب دل کو جی بہت ہی زیادہ ان سے سکون حاصل کرنے یہاں آ چکے ہیں ہاں کیونکہ وہاں تو ان کو وہ حاصل نہیں ہوتا نا ٹھیک ٹھیک جی جی
اتے
جی جی ہاں ہاں بڑھیا ہاں ہاں
بہت مزہ آ گیا وہاں پانی کو دیکھ ا ہم نے دل چاہا تھا کہ ہم کس کشتی میںر جائیں گے
اچھا ٹھیک ٹھیک بچے ساتھ ہوں گے آپ کے تو اسی کی وجہ سے ہاں ہاں ہاں اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک تو پھر ہاں بڑھیا ہی کیا ہاں بڑھیا ہی کہ آپ اس سے دور رہے کیونکہ کہ اب وہ وقت کہاں پہلے اکیلے تھے منموجی تھے جہاں چلے وہاں چلے گئے اب کہاں اب تو آپ ب بندھ چکے ہیں ہاں اب بچے منموجی بنیں گے اب آپ تو ہٹ گئے اس اس درجے سے آپ کو ہٹا دیا گیا
ہاں اور نہیں تو کیا بچے آ گئے ا بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے اب ان کا دیکھنا ہے اوپر سے کچھ کھانے کو دو تو انفیکشن ہوتا ہے ملاوٹ ہے نہیں نیہ میں بھی ملاوٹ ہے سبزیوں میں بھی ملاوٹ ہے کچھ ک باہر سے کچھ لائے تو کھانے کا من
ہی نہیں ہے بھروسہ ہی نہیں ہے ان چیزوں پر کہ کیا ہوگا وہاں پر جی جی سچ سچ کہہ رہے ہیں آپ اور بتائیے آپ مطلب اس وقت اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ماحول میں کیا چیزیں ہمیں درست کرنی چاہیے جی جی جی ب
ساری چیزیں کہ ہمیں م میں ایسا ایسے انجیکشن وغیرہ نہیں انی چاہیے کیونکہ بچے بھی کھاتے ہیں بزرگ بھی کھاتے ہیں اور سبزیوں میں بھی نہیں ایسی کیمیکلس نہیں ڈالنے
جی بیار پ جی ہاں یہ بھی تو مطلب آخر تو انسان کو ہی کھانی ہے وہ چیزیں
پیسے تو ہم کماتے ہیں ایسے ویسے تو لیکن کماتے ہیں مگر صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں ہ پیسے لگتے ہیں پھر جو جس کے ساتھ غلط کرتا ہے ان
اس کی ست جی جی یہ بات تو ہے یہ آپ نے بہت ہی بڑھیا بات کی کہ اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی صح امید نہیں رکھنی چاہیے ہمارے ساتھ غلط ہم ہم کسی کے ساتھ ایک بار غلط کریں گے ہمارے ساتھ دس بار غلط جی جی جی یہ بات تو آپ نے بہت شکرییا کہی ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ مطلب ہمیں غلط کی امید مطلب غلط نہیں کرنا ہےنا چاہیے جی ہاں ہاں بہت بڑ آپ مجھے بتائیے آپ کی بہن ٹھیک ہے ہاں اس کو پرکھ ہو گئی کہہ رہے تھے کہ مجھے شکشر میں درد ہے جی ہاں گئی فرق اچاں جو میں بھی رات کو مار مجھ اب بھی ہو گئی نہیں تو پھر آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو کھایا ہے ایسے ہی سب نہیں بیمار ہوتے جی جی کھایا تو پر میں مطلب یہ سب کو کیا ہو گیا ایک ہی ساتھ سب بیمار ہو گئے جی جی جی ہاں وہ
لی پھر صبح کے چار بجے پھر اس کے بعد مجھے الٹی آ گئی
بہت ہی کل میری جو ماں ہے وہ بھی مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ مطلب اس کے جو کو بھی کل بہت لگ رہا تھا کہ بی پی ہے اور اس کو الٹی لگ رہی تھی انہوں نے پھر آرام کیا تو ان کو قوفے فرق ہو گئی اور جو ہاں نہیں یہ اصلی میں جو ہاں مجھے اب پتا چلا کہ جو میرا انس ہے میرا ایک کہ جانے والا تو وہ بھی بیمار تھا تو اس کو پھر ڈاکٹر نے حکیم نے اس کو م نے بولا تھا کہ یہ جو موسم کی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے یہ بہت ساری بیماریاں آ رہی ہے زکام کھانسی باقی چیزیں اور انہیں سے انہیں چیزوں پہ پھر باقی چیزیں بھی آ جاتی ہے ہاں جی یہی باتیں ہیں تو ہاں ہاں جی
ا گرمی ہوتی ہے پھر بارش پڑتی ہے ٹھنڈ لگتی ہے اس وجہ سے بھی ہ موسم چینج ہوتا ہے ہاں وہ تو ہے ہ
کہی آپ نے تو اسی کی وجہ سے پھر بہت ساری دوائیاں بھی لانی پڑتی ہے اور دوائیوں کا تو آپ کو پتا ہی ہے اتنی ملاوٹ دوائیوں میں تک ملاوٹ آ گئی ہے کہاں ہوتی ہے جب ملاوٹ سے بھری ہوتی ہے وہ دوائیاں پہلے دوائیاں صاف ہوتی تھی انسان کو مطلب فرق بھی ہوتی تھی اب تو دوائ میں اتنی ملاوٹ آ گئی ہے کہ انسان کہتے ہے کہ اس سے دوائیوں سے ہی انسان بیمار ہوتا ہے تو اتنی ملاوٹ اب مگر تو جی جی جی ہاں وہی مطلب اب ہاں خود ہی ہاں کیونکہ ب تو ویسے تو اتنی مہنگی دوائیاں اور پھر اس میں بھی ملاوٹ تو انسان کیا ہی کرے گا تو انسان مطلب کیا کن چیزوں کن چیزوں پر بھروسہ کرے گا تو پھر کیا ہی کر پائے گا جی جی جی سچ سچ کہہ رہے ہیں آپ جی تو
پتاہ ہے میں کہاں پہ ہوں ہمار مارے گھر میں ہے سلیب اوپر میرا بیٹا مجھے اوپر نیچے کروا رہا ہے وہاں پہ ہاں
جی جی ہاں سچ سچ بات چلیے وقت وقت ہو گیا ہے تو اب ہم وقت اب ہم بات ان شاء اللہ اور کبھی کریں گے تو چلیے چلی جیحمد اوکے اللہ حافظ ال
ا ابھی تو مجھے لگ رہا ہے